ہاں ٹھیک
گھر میں سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو
چائے پی رہی ہوں یہ اس کی عادت بچپن کاد
بچپن کا عادت ہے بچپن کی عادت ہے
بچپن کی عادت اور آج ابوبکر کہاں ہے اچھا اچھا
آج اس کو کچھ زیادہ ہی نیند ہے وہ رات بھر تھا نا چیکے مار رہا تھا تو اب وہ او کراٹے مار رہا ایسا اس کو یہ عادت ہے اور کیا آپ سناؤ خاص کچھ نہیں
اور انڈکشن پہ چوائے رکھنا
رکو پہلے لیٹ ہو گیا
دیکھیں گے وہ چپ کرا
سبزی ہے کچھ ہاں ٹماٹر رلوئی دینا ہے رل ہی دینا ہے
ملوک دن
ملا کے دینا ہے اوکے
اور
اور آپ سنا
کچھ نہیں میں کیا سناؤں جب ہم دیکھتے ہیں پیسے آتے اکاؤنٹ پ پھر کرتے ہیں کال جلدی جلدی
تب تک لگتا ہی نہیں پھینیک ہے شید نہیں دیں گے پیسے
ہاں
اور آپ سناو اس کو مت اٹھاؤ یہ ہو جائے گی کال خراب پھر پھر نہیں بولنا
کچھ خاص بات ہاں یہ بول رہاہوگا بھائی کہاں ہے اس لیے اور
آپ سناو اب نہیں کرنا میں کیا کام کر رہی ہوں
تمہاری فرینڈ کو کتنا آیا
مجھے نہیں پتا اس کا اکاؤنٹ ہے نا اسی کے پاس اس نے لیا نا وہ پرسو واپ بس
اس کو لگ رہا ہے تنزیل مت کھائے گی
نہیں نہیں میں نے ہی بولا مجھے کرنا تھا نا اس میں دوسرا لاگن میں نے کیا ہے نا یے اس کو مت ہوتی تھی یہاں سے کال وہ وہی سے سے جتنا کر سکتی تھی یہاں سے ہوتی ہی نہیں تھی اس کو پھر میں نے اس کو بولا آپ کرو اپنی فون میں لاگن ان شاید مت ہوگی پھر اس نے کیا اپنے فون میں لاگن پھر اس کو ہو رہی ہے اب یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی اسی لیے
اچھا ٹھیک پاپا کال پہ کال کر رہےہے
اس کو ہے نا پھر یہ کہاں مانتا ہے یہ پ کرتا ہے کرتا ہے امم
تا نہیں کس نے دیا اس کو میرا نمبر
ہمم کیا ہی بول سکتے ہیں اس کو سب کا ہی نمبر ہوتا تو ایک سیکنڈ رکو
خاص کچھ
اس کو ائے پیسے ایپ کو اور دوسری بات اکاؤنٹ بھی ایڈ ہو رہا ہے آپ کرو اس نمبر پے اکاؤنٹ ایڈ اب دیکھو اس کو کتنا آیا ہے
اور کچھ
اس کو مما کے اکاؤنٹ پے کرو یے اکاؤنٹ ہاں میں نے دیکھا نا آپ کے اکاؤنٹ پے آئے ہیں نئے پیسے پے ہو گیا ڈالا دو ڈالا اے وہ پیری فائیو میں ہے
اٹھو جلدی
آپ کرو آپ چیک کرو ہوتا ہے اکاؤنٹ آپ کا آپ کو ائے نئی پتا ہے کتنا کتنا آیا ہوگا
اور کہاں ہے پرس
اس کے بعد آئے ہیں ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں آ نہیں میرے پس جب ہے ہی نہیں میں کہاں سے میں نے نہیں ات تارے دوئ یے جیادہ بولتا ہے روز روزہ لاتا ہے داغ والے کپڑے اور بولتا ہے تم نے یے لگایا داغ مجھے یے ٹھیک کر کے کل بھی مجھے لگا ڈیڑھ سو روپیہ اس کو ہلو
ہاں بولو
ہورا ہے
کیا
آپ کو ایا ہے فائیو نہیں آآ ہاں
یہاں تو ابوک سورہا ہے ابوک
ہو جاؤ ہو جاؤ خوش
کتنا آیا
اس کو زیادہ ہی آئے گا اس کو ابھی نہیں آیا ہے کچھ اس کو میرا ہے اکاؤنٹ دینا تھا
ہاں جو کچھ آئے گا تیرے اکاؤٹ میں
آمم
سو سو روپیہ دینا ٹھیک ہے
کس کو
تجھے مجھے اور بھائی کو
تین ہی آئے میں نے کیے نا بہت سارے کالز ان کو وہ اسی کے کی نا میں نے اس کے ماما کے نمبر سے آپ کو بہت کالز اور پرسوں آپ نے بھی ایک کال کی مجھے آپ نے دو کالز کیے پرسوں اس پرس سے میں نے کی نا دو کالز آپ کو یہاں سے ہی اس نمبر پے پرسوں جب میں نے اپنے فون میں لوگن کیا اس دن میں نے کیا نا آپ کو یہی سے بہت کالز دو کالز کی آج کرتے کمپلیٹ
ہاں اور
سچ میں تو یہ میرا ہے بھائی
کچھ کاں
یہ کرنا ہے آپ نے بولا تھا سیونٹی سے
بات کیوں نہیں کر رہی ہو
میں کر رہی ہوں نا بات
تو تو وہ وہاں سے کر رہی ہے
ٹھیک ہے میں کرتی ہوں ابھی تم سے بات ٹھیک ہے میں اس کو پہلے کھانا وانا دیتی ہوں میں یہی بول رہی تھی ٹھیک ہے آپ کیا بول رہے ہو آپ کو اس میں بھی فائیو ہنڈریڈ آپ اس میں سے مجھے کتنا دو گے
اور سناؤ کچھ
نہیں وہ ہو گیا تمہارا جو تمہارا اپنا اکانٹ ہے نا وہ تم سارا خود ہی لے لو وہ مجھے نہیں چاہیے لیکن جو یہ والا ہے اس میں مجھے کتنا دو گی
کچھ نہیں کیا دوں گی
ٹھیک ہے اچھا اس تو یہی ہوتا ہے پھر لاسٹ پہ پہلے جاؤ جاؤ جاؤ بیٹھو بیٹھو
لالچ بڑھتی ہے نہ
کوئی بات نہیں کپ بھی لانے ہے نا
لالچ بڑھتی ہے لالچ بری بلا ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کرتی ہوں کال تم سے
اور بولو ہاں بولو کیا ہوا ہاں
اور سناف
کچھ نہیں بولو آپ
میں نے صبح صبح اس کو اچانک سے نظر دی میں نے سوچا
فرزانہ جی ایشر بویا کی ہے
کرنا اس پہ ٹھیک ہے یہ ویدر کی ہے
اچھا اردو میں بہت کرنانا
روٹی کہاں پہ آپ ایک کام کرنا میں کرتی اس کے نمبر سے یہ ڈیلیٹ آف کرنا فرزان کے نمبر سے مجھے ابھی کو اب دیکھنا ہاں
اور
اور ٹھیک اس یہ اس کو آتا ہے نا کال یہ خراب
اورت بولو کچھ دو نہ زیادہ کر
نہیں میں نے کی نا اس پر سے میں نے فورٹین کالز کی ہے
اچھا اچھا اچھا
اور سنو آپ یہ نہیں ختم ہوتی ہے یہ کیوں بڑھ جاتی ہے ایک کو بہت بڑی ہو
ہوتا ہے نا کسی پر تو بڑھ جاتی ہے
ہم سچ میں فرضان کو آ سب سے زیادہ سجاتا کو نئے سے آئے ہے اس کو آیا ہےنا سے اتنا اتنا آیا دو سو
دوشت
اس نے ایک اس کو ہم نے یہی سے ہی کالس کی ہے پھر بھی اس کو آیا
یہ فرزا کام فرضا کام مان رہا ہے بول رہا مجھے یہاں سے ہی کرو
ہاں نہیں یہ بارہ بار تھا جتنا یہاں سے آتا ہے اتنا وہاں سے بھی آتا ہے ذرا ٹاول ایک دے دو
اور سناؤ
کچھ نے مما کو ہے آج فرق آپ کی
ہاں وہی ہے فارق تو ابو بکر کو نہ کیوں
آپ کرو کام آپ کل سے خود ہی دھویا کرو
یہ رائبہ اب ہے نا گنداپ
ہاں جیسے میں کپڑے دھوتے ویس کوئی نہیں دھوتا ہوں اور ابوبا کر اٹھا وہ گہری نیند میں سوئے تھا
ہے وہ ماما کے گود میں بیٹھا ہے
اچھا
ہاں اس کو وہاں جانا ہے گری بل جانا ہے
یہ دیکھ رہا ہے کیا میری ماسی صبح صبح پاگل ہو گئی
اس کو کاپڑے ہیں وہ مشین پر ہے
اچھا ٹھیک اور آپ سناو اچھا
ہاں اور
اور آپ سنا
فاس کو
خاص کیا سنا
پہنا پہنا پہنا چلدی چلدی
باں
اور سناو کچھ
نسوسمو فشمو میں بزی ہوں نا رکو ایک سے
اچھا اورس کچ
بس کچھ نہیں کتنا ٹائم ہوا مجھے نہیں چلا پتا میں نے گیسٹ
اس کو نہیں میں نے اس کو یہی بول رہا تھا تمہارا ب
تو کرو باند یہ اب یہ ہو گیا نا دس منٹ
چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بات